ہلو آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے
ہاں کیسے ہو
بڑھیا ہیں اپنا بتائیے
کیا ہو رہا ہے ہلو
ہیلو
کیا ہو رہا ہے
ابھی تو فیلحال بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا تو
تو
آپ سبھی کا دل سے اقبال ہے آج ہم ایسے اہم وش پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو صرف دنیا
جو صرف ہمارے ملک کی نہیں بلکی پوری دنیا کے مستقبل سے جڑا ہے پریارورا جلویو پریارورا اور جلوآی ہماری ذمہ داری ہمارا مستقبل ہلو پریاواران اور جلوآی ہوں
آپ سبھی کا دل سے استقبال ہے آج ہمیں ایس سے ایک اہم موزے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو صرف ہمارے ملک ہی نہیں نہیں بلکی پوری دنیا کے مستقبب سے جڑا ہوا ہے چلو وایو پریوارتن
بالکل بالکل آج کل موسم کا مزاج بہت بدل گیا ہے کہیں سخت گرمی کہیں اچانک تیز بارش کہیں سوکھا اور کہیں سیلاب آخر اس کی وجہ کیا ہے
کیا خوب فرمایا آپ نے یہی تو جل وایو پریوارتن کا اثر ہے انسانی سنگ گرمی نے قدرت کے نظام پر گہرا اثر ڈالا ہے اگر ہم نے بھی اس طرف توجہ نہ دی تو آنے والے نسلوں کو اس کی سنگین نتائجے بھگتنے پڑ سکتے ہیں
بالکل بالکل ا سب سے پھلے یہ بتایی کی پر آڈر سے موراد کیا ہے
سب پریاورن سے موراد ہمارے ارد گرد موجود پوری دنیا ہے ہوا پانی جمین دریا پہاڑ جانور پیڑ پودے یعنی تمام چیزیں مل کر زندگی کا خوبصورت نظام بناتی ہیں
بالکل بالکل یعنی اگر پریاورن محفوظ رہے گا تو ہماری زندگی بھی محفوظ رہے گی
جی ہاں جلوائی پریوارتن کیا تو پھر جلوائی پریوارتن کیسے کہتے ہے
جب دھرتی کا اوسط تاپمان لگاتار بڑھنے لگے اور موسم کے طور طریقوں میں بڑی تبدیلیاں آنے لگے تو اسے جل ویو پریورتن کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے گلیشئر پگھل رہے ہیں سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے اور موسم پہلے سے زیادہ غیر معمولی ہوتا جا رہا ہے
کیا خوب فرمایا ہے آپ نے یعنی یہ صرف سائنس کا مسئلہ نہیں بلکی ہر انسان کی زندگی گی سے جڑا ہوا معاملہ ہے جل ایو پرریورتن کی بڑی وجہ
دا جل وایو پریوارتن وتن کی بڑی وجہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی جیسے جنگلوں کی کٹائی تجی ہو رہی ہے جبکی پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور پیاورن کو سنتولت رکھتے ہیں
کیا خوب کہا آپ نے یعنی ہر کٹا گیا پیڑ ہماری آنے والی نسلوں سے ان کی صاف ہوا چھنتا ہے
بالکل بالکل بالکل پردوشن پردوشن کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتائیں گے
فیکٹریوں کا دھواں گاڑیوں سے نکلنے والی گیسیں اور پلاسٹک کا بڑھتا استعمال بھی اسی کی وجہ ہے
بالکل بالکل کیا گزب فرمایا آپ نے جی ہاں یہی گیسے دھرتی کا تاپمان بڑھانے میں اہم کردار نبھاتی ہے اور پراکرتک سنسدہنو کا بے جا استعمال
ہ
پانی بجلی اور ایندھن کا فضول استعمال بھی پا اور برا اثر رہا اثر ڈالتا ہے پریاورن کی حفاظت کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہلو ہلو ہلو
فائدے ہیں فائدے ہی فائدے ہیں صاف ہوا ملے گی سدھ پانی ملے گا بیماریاں کم ہوں گی بہتر کھیتی ہوگی آنے والی نسلوں کو سرکھہ شتہ بوشیہ ملے گا
بالکل بالکل یعنی قدرت کی حفاظت انسانیت کی حفاظت ہے ہم کیا کر سکتے ہیں
ہر انسان اپنی طرف سے کچھ آسان قدم اٹھا سکتا ہے نمبر ون جیسے ہر سال کم سے کم ایک پیڑ ضرور لگائیں نمبر ٹو پانی اور بجلی کی بچت کیجیے نمبر تھری پلاسٹک کا استعمال کم کیجے نمبر فور اپنے آس پاس کی صفائی رکھے نمبر فائیو جہاں ممکن ہو سائیکل یا ساروجنک پریوہن کا استعمال کیجیے نمبر فائیو دوسروں کو بھی پریو ہن بچانے کے لیے جاگروک کیجیے
کیا گجب کی بات کہی آپ نے یعنی چھوٹے چھوٹے قدم ملا کر ہی بڑے بدلاؤ لائے جا سکتے ہیں
بالکل بالکل نوجوانوں کی ذمہ داری تالم اس کام میں نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں
نوجوان سماج کی سب سے بڑی طاقت ہے اگر وہ پیڑ لگائےیں لوگوں کو جاگروک کریں اور پریاورن کی حفاظت کا پیغام پھیلائیں تو بہت بڑا بدلاؤ لایا جا سکتا ہے
بالکل بالکل دوستوں آج کا گپت گ آج کی گپت توگوک نچوڑ یہی ہے کہ پریاورن کی حفاظت صرف سرار کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی ساجھا کی ذمہ داری ہے اگر ہم نے آج قدرت کی قدر کی تو کل قدرت ہمیں بہتر زندگی دے گا
آئیے آئی یہ عہد کریں کہ ہر پیڑ لگائیں گے پردوشن کم کریں گے اور اپنی دھرتی کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں گے
بالکل بالکل اور اسے پریڑا داک پیغام کے بارے میں میں کچھ ٹاپک بولنا چاہوں گی دھرتی ہماری امانت ہے اسے محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے دوسرا ٹاپک ہے آج ایک پیڑ لگائیے کل ایک کی زندگی بجائیے تیسرا ٹاپک ہے قدرت سے محبت کیجیے کیونکہ یہی ہماری زندگی کی اصلی بنیاد ہے
کیا آپ مجھے پیڑوں سے ہمارے جیون میں کیا پربھؤ پڑتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہیں گی
بالکل بالکل پیڑ سے ہونے والے پربھاؤ ہمارے جیون میں بہت ہی بڑا پربھؤ چھوڑتے ہیں جیسے اگر ہم پیڑ ا پیڑ اگر ہے تو سنتولن ہوا کا سنتولن بھی بنا رہے گا آکسیجن ہمیں بھرپور ماترا میں ملے گی آکسیجن کی کمی ہو نہیں ہوگی جیسا آپ نے نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا طبیعت خراب ہو ہوتا ہے تو آکسیجن لگایا جاتا ہے تو اس چیز کی کمی نہیں ہوگی ہمارے پ پریاوارن میں اگر پیڑ رہے گا تو اور پیڑ رہے گا تو بارش بھی ہوگی جس وجہ سے کسانوں کے فصلوں میں کافی فائدے مند ہوگا کسان کے فصلوں کے لیے جچ
کیا خوب کہا آپ نے پرینوں کے بارے میں بہت اچھی باتیں بتایی میں آپ کی اس آپ کے اس باتوں کے لیے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میں اس سے بہت پربھاوت ہی ہوں آج کل مجھے بہت جاننے کا موقع ملا ہے کہ پیڑ ہوتے کیا ہیں یعنی ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں اور یہ ہماری زندگی پر ان لوگوں پر آج کل ڈیپینڈ ہو گئی ہے
بالکل بالکل پیڑ پہ زندگی ڈیپینڈ ہو گئی ہے کیونکہ پیڑ جیسے کٹ رہا ہے نا تو بارش بھی کم ہو رہا ہے سوکھے پڑ رہے ہیں کسان کسان اپنی فصل کسان کا فصل نشت ہو رہا ہے جس وجہ سے مطلب سارے لوگ پروبلمس ہی پروبلمس فیس کر رہے ہیں تو اس لیے پیڑ ہمارے جیون میں بہت ہی
یعنی پیڑوں کی کٹائی جوہورہی ہے اس کی وجہ سے آکسیجن میں دقت آ رہی ہے ہر چیز کیونکہ پوری دھرتی پرپروہریت ہو رہی ہے جس سے گرمی کا ٹیمپریچرپری پرتوی کا ٹیمپریچربڑھ رہا ہے اور اس پہ کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے اگر پیڑوں کی ایسی لگاتار کٹائی ہوتی رہی تو
بالکل بالکل سبحان اللہ آپ کہ آپ کے سبدوں کے لیے تہہ دل سے دھنیوات دینا چاہونگی
اں
اور پریواران پریاوڑن ہمم پریاوڑن اور جلوائی میں کیا انتر ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائینگی
پریواران پریواران مطلب ہوتا ہے ہمارے آس پاس کا جو واتواران ہے یہ شدھ ہے یعنی پیڑوں سے جو ہمارا پیڑھیوں سے پیڑھی یعنی جس نے جس نے پرکاتھی کو بنایا ہے وہ پر یواران ہے جو جلوائی ہوتا ہے یہ سمعی کے انوسار آتا جاتا رہتا ہے جیسے جلوائی ہماری کھیتی ہمارے موسم کو موسم کے حساب سے آتا پہ اور ہماری چیزوں کو اچھا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے جلوائی ہونے کے چلتے ہماری فصلیں اگتی ہیں جس انسانوں کو اپنا پیٹ پالنے یا بوشین بچا کے رکھنے کے لیے دنیا چلانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے جلوائیوں کی
کیا غضب فرمایا آپ نے آپ کے سبدوں کے لیے تہہ دل سے اقبال ہے میرے طرف سے عام پریواران پریواران کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو ہمارے چاروں طرف کا آورڑ ہے جیسے ہوا، پانی، پیڑ، پودا جل آں یہ ساری چیزیں جو ہمارے آس پاس ارد گرد جو موجود رہتی ہے اس کا مطلب جو ہمارے آس آس پاس کی وستو کو ہی آس پاس کے آواران کو ہی جیسی ہم ڈھکے ہوئے ہیں اسے پریواران کہتے ہیں جس میں ہوا پانی سب کچھ آتا رہتا ہے اور جلوایو جلوایو موسم کے انوسار بدلتا رہتا ہے جیسے ابھی موسم بارش کا چل رہا ہے تو یہ جلوایوں کا جلوائی کے پریورتن ہونے کا کی وجہ سے ہی بارش کا موسم ہے اس کے واسطے سے جاڑے کا موسم آئیگا تو جانہ برسات کے موسم میں برسات کی چیزیں جیسے دھان وغیرہ کسان لگا دے لگاتا ہے آسانی سے اگ جاتا ہے پانی کی وجہ ہونے کی وجہ سے تو جلوائیوں موسم کے انوسار بدلتا رہتا ہے اور پریواڑان استری رہتا ہے
کیا خوب کہا آپ نے کیا غضب کی بات کہی آپ نے جلوائیوں کے بارے میں یعنی جلوائی پرورت تمثیل ہے یہ جلوائی ایک جگہ فکس نہیں رہتا ہے یہ ہر جگہ سمے سمے پ بدلتا رہتا ہے آج یہاں پہ ہے کل دوسری جگہ ہوا یعنی اس کا نہ آنے کا سمے فکس ہوتا ہے ن جانے کا کیونکہ کیونکہ اس کا موسم فکس ہوتا ہے سمے طے نہیں ہوتا کہ کس سمے آئیگا اور کس سمے چلا جائیگا یعنی جیسے آپ انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی دھان کا سیزن چل رہا ہے یعنی اس سمے جلوائی پریوارتن ہوا ہے تبھی بارش کا موسم ہر اسٹیٹ ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے بارش سب سے بڑی وجہ جلوائی پریوارتن کا ہے بارش کا ہونایکساں اس تا ایگزامپل سب سے اچھا ایگزامپل ہے
چلیے ملتے ہیں السلام وال ہمم تہہ دل سے اقبال ہے ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپک پے
خدا حافظ
اللہ حافظ